اٹ
السلام علیکم وعلیکم السلام جناب آپ ٹھیک ہو
وعلیکم السلام بشک اور اللہ کا
جی خدا شکر حمد کیا اچھے سے ہے آپ کے گھر میں بس شکر شکر سب ٹھیک اچھے سے اور سنا یہ ابب گدا پر کے جاتی ہے بس بیٹھا ہی تھا آج پورے دن
اچ
آپ دفتر میں ہی جاتی ہے
کیوں میں آج ہمیں چھٹی ہوی ستی ہے نا
تو اتوار آج اتوار ہے
کیا کیا پ جور میں ن
تو کچھ نہیں
بک
اچھا ٹھیک ٹھ اس پ نیرا اس لیے مجھے دن کا پتہ نہیں چلتا گزرتا کہاں سےحت ز گز ا پلی پڑھا کو چ
سنتی رہے اسکول میں
اب وہ میں آتا نہیں اس کا مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہو گیا میں پڑھتا نہیں ہوں
بالکل میں آپ جی بالکل
جی جی ہم میں پڑھ ب نہیں ہ تو ا ام بی کو بتاؤ جی چیک اور پتع تو سب کو ہوتی میں کہہ رہا ہوں کس سب کو بتانے کی ضرورت خود پہ جو انسان پڑھتا ہے جی
ک کتیوں بتانے کی ذر ا تھا
جی اسی لیے میں کسی کو نہیں بتاتا ہوں
ابا کھانا شانا کھایا
کھانا کھایا میں نے چار بجے اور اب چائے پینے کی ا تھوڑی
لوگوں کو کیوں ٹیم کیوں ایسے ٹائم ٹیبل کھیلا ہوا ہے کھانا چار بجے
اصلی میں تو یہ سمجھ نہیں ہو گیا کیونکہ مجھے جو فون تھا اس کو جو تھوڑی مرمت کی ضروریت تھی اسی کو میں نے فون ٹھیک کرا لت اب تو اسی کے ساتھ مجھے تھوڑا لیٹ ہو گیا تو کھانا کھا اس لیے میں آج بعد میں آیا اب اس نے کچھ کیا تھا پتہ ب پگے گا ایک دو منٹ بات پتتا اب ویسے آپ تو بول رہی ہیں کہ کی آواز آ رہی ہے اچھا اچھا تو اس مجھے لگ رہا ہے کہ ہاں ھیک ہو گیا ہوگا اا سننے کے لائق آ رہی ہے بس تو اور تو چاہے
ہی
پس کی بات ا کریں تو ایک جگہ سے زیادہ پیسے تو نہیں لیے لیکن لیے پیسے میں اب جتنا لینا چاہیے تھا اس کو اس سے تھوڑا زیادہ ہی لیا اب مجھے میں پت ہی ہے ان سب کی تو میں نے بول سکتا ہوں لیکن جتنا نارملی جتنا مجھے لگتا ہے اس سے سے تھوڑا ٹھیک ٹھاک لیا کہ جب اس نے فون کھدایا پ کو جی ہاں وہ بات بھی ہے اس نے جب فون کھلایا تو اھر کو صرف وہ تھوڑا بند کرنا تھا وہ لوز رہ گیا تھا وہ ایک سامان تو اس ٹائٹ کرنے کو اور فون کھلانے ولانے کو تو اس نے مجھے بولا فری لائٹ کیا اور پھر بند کیا تو اس کا سو روپے لیا میں نے لیکن اگر میرے حساب سے دیکھا جائے تو تو اس کو دس بیس روپئے لینا چاہیے تھا
اس کو وہ بھی نہیں لینے چاہیے تھے کیونکہ کوئی تو آپ کوک کیوں نہیں کھیر لیا گیا اس کے پاس؟
کیونکہ مطلب میں اب دیکھ رہا تھا کہ اتنی بڑی اتنا بڑا یہ میرا یہ ہے چیز یہ دس بیس لاکھ کا فون ہے تو اس کو کچھ بھی چیز م ہونی چاہیے تھی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی میں اچھے سے پروفیسنل کے پاس کرواتا ہوں جو جس کو ان کی جانکاری ہوگی
بالکل
جاننے والا
بہتر وہی کو دیتے ہیں نا ایسے ہی وہ خراب کر دیتے ہیں میں نے میرا جو اس سے پا اس سے پہلے والا میرے پاس فون جو تھا نا
جی جی ہاں
میں نا تھا اس کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا اس کی
ہی
ا سی جال گئی تھی وہ پقام تھا اس نے اس کو وہ کچھ ٹاڑی جالا آیا تھا اس مطلب اس کو دو تین سو روپئے
اب دیکھ
ٹھیک ہے ٹھیک کیا اس نے اس کو نہیں لگا ہے پھر ٹھیک کیا پ میں نے کہسمکھھائی ہے اس کو میں کسی چیز کے لینے دیا کروں گی فون سب
میں نے اسی بار تو پرسوں لیا تھا فون کرا نے ٹھیک نہیں کرا میں نے دکاندار کے پاس لیا تھا اس ب اس کو نظر دو صرف فون کھلا کے بولو کہ یہ اس کو کیا چیز خراب ہے اس نے فون ایسے کھلایا کہ کہ جو اس نے میرا جو بیگ تھا والا پلاسٹک والا اس کا وہ سائڈ کا توڑا وہ اور پھر جب اس نے بولا اس بولایا پہلے ہی ٹا تھا میں تو اپنے سھ سھ اس نے میں نے بولا اس اس نے لیکن بولا جب میں نے آپ کے سامنے کھلایا فون اور اس نے بولا کہ جب آپ کو بند اس نے پورا بند کرنے والا وہ مانی کہ رہا تھا پورا بند کہہ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا پہلے یہ آپ کو فون ٹھیک کرا نہیں ہے تو اسی کے بس خود ہی بند کرے گا وہ فون نے اس کو ب پھر نہ
توڑا تھا نا تو اس نے اس کو یہ لائی نا ہاں ہاں
جی اسی لیے اس نے کہا کہ وہ خود ہی بند کرے گا میں نے اس کو تو نہیں بند خود ہی کرو تو پھر ابال گم اب کیا ہی کروں چھوٹا س
ت بولنا نہیں آ رہا کھ تو
اور کتاب بڈ کتا
نہیں چالنا چبائیں گے تمہیں اگر لاؤڈ اسپیکر رکھا ہے نا
کون دن
اس کوئی
نہیں لاؤڈ اسپیکر نہیں ہے یہ اصلی
جو آواز ای
ب کچھ ہوگا اب ہو رہی ہے اب نہیں ہو رہی رہی ہے
ہاں
اب نہیں ہو رہی ہے مت ہاںیا ح کمال ہوتا ہے کسی کسی انسان کو جو خاص انسان ہوتا ہے یہ خاص انسان ہوتا ہے نا اس کا ہاتھ کا کمال ہوتا ہے اب ہر ایک خاصمت ہوتا ہے میری طرح جس کو ہاتھ چلا پ کچھ بھی چیز ہوگا
نہیں
اب کیا ہی بول سکتا ہوں لیکن کن لیکن سب سے ایک سب سے ایک سے ایک بہترین چیز جو میں نے سیکھی وہ ایک بات ہوئی آپ کو پتا ہوگی شاید وہ کون سی بات
کہ تندرستی حازار نے بات ہے کیا بات ہے
بے شک تندرستی صرف تندرستی تندرستی کے بغیر نہ کوئی چیز ہے نہ کچھ اسی لیے آپ تندر رہ ہی آتے رہے اسی لیے آپ تندرست رہا کرے گھر والوں کو بھی تندرست رکھا کرے اور اس کی تعلیم حاصل
جی بالکل میں کوشش کرتی ہوں میں کو
بس بس ہےک ب شک بشک اور مجھے آپ بتایا کہ آپ آ کا دن کیسا گزرا ہے آج کال
پتا نہیں
آج تھی آج کچھ ایسے کیا نہیں میں
تو کھڑا کوئی نہیں رہ ہیں پتا ایسا بھی بیٹھے ہوتے ہیں لیکن تو بھی اب کیا کیسا نمااز گزرا آپ کا
جب میں بالکل ہی بیٹھی تھی میں ٹھیک نہیں میں ٹھیک گزرا
سہی سہی مطلب
فونون فون کی وجہ سے ساری خرابی ہو گئی ہے آنکھیں واںکھیں خراب ہو جاتی آتا ہے۔ وقت بھی ضائع ہوتا ہے وقت بھی
جی بیشک یہ بات تو پتا ہی ہے کہ اس سے سب کچھ خراب ہو رہا ہے لیکن ہم تو بھی اس کو چھوڑنے کا نہیں مانتے ہیں اگر ہم کوئی بولے گا بھی ہمیں کوئی اب میں ہوں میں بڑا انسان ہوں میں ہو گیا امرضی کی وجہ سے وہی میں اب کہ وج ایسے تھوڑ عقللمند ہو گیاوں اسی لیے میں آپ فون اتنا نہیں چلاتا ہوں اب لیکن آپ کر رہی ہے اس لیے آپ کو اتنی عقل نہیں آئی ہے آپ کو تندرستی نہیں آئی ہے اسی لیے جب آپ کریں گے ورزش یہ فون خود ہی چھوڑیں گے
مجھے ملو لیدر کا بیلٹ میں ا اسی سے آپ کو عقل لاوں
جی میں آپ کو آپ کو عقل نہیں کرتا ہوں اب
بولوں گی نا میں ملوں نا مجھ سے آپ آپ
پس اتنا خاص نہیںوں میں کہ
کا اپنا نمبر تو مجھ سے مل اب دوں گا آپ اپوائنٹمنٹ پکڑیے اور پھر جب ٹائم آئے گا پھر آپ ادھر جو میرا یہ نام کمرہ جو میرا یہاں پہ میں بیٹھتا ہوں وہ پری پہ آیا کرے جہاں پہ میرا کام رہا پدھر بھی آیا کریے پھر ہاں ہاں ادھر پہ اب جو میری فیس ہے تھوڑی زیادہ ہی ہے آپ اتنا نہیں افورڈ کر پائے آپ اتنا نہیں دیکچھی جی میں میر دو جو دو دو چار ہاں جو میرے پاس دو تین جو میں رکشا کرنے والے لوگ ہوں گے وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے پھر وہ آپ کو قابو کر کے ایک ہی جگہ رہیں گے اورھر اور پ جیت میری ہوگی آخرکار جیت سچائی کی ہوتی ہے آخرکار جی سچ اونچائی کی ہوتی ہے
پ اس کےے سچ بولنا پڑتا پہلے تھا
ہاں لیکن ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں مرضی سے انسان ورزی سے انسان سے سچ بولتا ہے ٹریکنگ کا فی الحال تو کچھ نہیں کیا ٹریکنگ کا فی الحال اگر دیکھا جائے تو ٹریکنگ کون نہ سکتا ہے آپ کے جو ہوں گے وہ آپ کی تجر بھائی انس وغیرہ اور جو آپ کے ہوں گے وہ ہوں گے سارے اب وہ کتنے تک لگتا ہے آپ
بس اتنا ہی صر اور کوئی نہیں آئے گا
وہ اور کوئی نہیں آئے گائے گا یہک ہی نہیں نہیںزا صاحب کو بولا کیسے رونق وغیرہ کو بولو
کس کو کس کو کون جو ہماری یہ ہے نیب ہمس
ہاں اور کون سی رونق
وہ کہاں آئے گی کیا بول رہے ہم کیا اس کو بولیں گے اگر اگر میں نے کہا اگر تم بولو گی تو بہت
تمہارے بھائی نے نہیں تمہارے روحائی نے حامی بری ری ہے اس کو وہ اس کے ساتھ اچھی
تمس تو پھرت وہ اچھی بات ہو گئی بلاؤ اس کو میں نہیں کہہ رہا ہوں مت بلاؤ میں کہہ رہا ہوں بلاؤ اچھی بات ہےل سیدھے کہہ رہا ہوں
کیکہ میں نے اس کو وہی کہا نا تم بول کیا
میں وہیگر بان
م کی بہن وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہمارے ساتھ نہیں جان ہے جی
ا میں اس کو کیا ہے جانا ہوگا جائے نہیں جانا ہوگا نہیں جائے میں اپنی بات کر رہا ہوں آپس میں میں کہہ رہا ہوں ایک تو وہ اور اگر وہ گاؤں کے بھی آئیں گے دو بائی یہ میں کہ رہا اگر اس
نہیں چھوٹے والے کے ساتھوں میں جو
چھوٹا والا نہیں چھوٹا والا نہیں میں بڑ گ میں بڑے کی بات کر رہا ہوں میں بڑے بات کر رہا ہوں اگر اگا اگاائےئے گ پڑوا تو وہ آئے گا اور ہم دو اور جی آپ دو
ک سنا بولا ہے
ہ وہ اور وہ والا کیا بولتے اس کو تم دو اور ہم دو اور وہ ایک ہو گئی پانچ پانچ کے بعد اگر ہوگا ایک دو کوئی تو سات چھ سات ٹھیک ہے پھر زیادہ نہیں اچھے ہوتا ہے مطلب چھ سات اچھا ہو گیا چھ سات ٹھیک ہو گیا ہ ہوں